آپ الحمد للہ آپ ٹھیک شک الحمد للہ گھر میں سب ٹھیک شکر اللہ کا شکر شکر اللہ کا سب ٹھیک ہاں الحمدللہ الحمد للہ وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک آپ سب ٹھیک ہو وہاں پہ بس دعا
میں
آ ئی ہوں بہن کے یہاں کیا بتاؤں وہ جو وہاں پہ وہ دو بہنیں چھوٹی بہن کہتی ہے یہی نکلو یہاں سے
اچھا اچھا یہ بچے کرتے ہیں نا شرارت کرتے ہیں
بہت بہت بہت تو میں بھی نہیں کرنے والی نہیں میں نے اس کو کہا مجھے دس دن بیٹھنا ہے میں نے سوچا
اب وہ بچے اندر ٹی وی دیکھ رہے ہیں میں یہاں سے ہوں
ہاں ان کو ٹی وی رکھو چلو وہ آرام سے بیٹھتی ہیں ہ
یہ تو ہے نا آج کل کے بچوں پے نظر رکھنی ہوتی ہے کیا دیکھ ہیں کیا کرتے ہیں باہر سے کیونکہ آج کل ب خراب ہے اور ان کو پوچھنا ہے کہاں گئ تھے کس سے ملے تھے تھے یہ ان پر نظر رکھنی ہے کیونکہ یہ جو یہ ڈرگس ہے یہاں پہ آئے ہے اللہ بچائے سب کو
ہاں ہاں
بالکل ہاں شکر شکر اللہ کا ہاں وہ بھی ٹھیک ہے الحمد للہ ہاں شکر ہے اللہ کا
کون آ پ کے خاوند آ وہ تو باہر ہے اس وقت ارے وہاں تو گرمی کا طوفان ہے وہاں پہ
ہمیں یہاں پہ تیس بتیس برداشت نہیں ہوتا ہے وہاں پہ کیا کر رہے ہوں گے وہ لوگ
وہ رو کے بھی گیا ہے نا اس کو بھی دس پندرہ دن ہو گئے
اوو ہو وہ کیا کہہ رہا ہے اس
ہاں اس کو بھی گرمی لگ گئی ہے بول رہا بہت گرمی ہے
اچھا اب بیٹھے گا وہ ابھی پانچ دس دن کیا آئے
پانچ دس دن کے بعد آئے گا نہ گھر
اچھا ٹھیک چلوٹھیک مان اچھا اچھا ٹھیک بس ہاں وہ بھی ٹھیک ہے شکر اللہ کا ہاں آج تو آپ سنڈے ہی تھی تو اب وہ گیا ہوگا آج آپ اپنے ماموں کے یہاں وہاں ان کو کچھ کرنا ہوتا ہوتا ہے وہاں پہ تو ج وہیں نا کچھ ٹی وی و وی سیٹ کرنا ہوتا ہے یہی ہاں
اور سناؤ اور کسی اور نے فون کیا بہن وہن نے کہیں
نہیں آج کا کل ہاں اس سے تو میں نے بات کی ہاں ہاں
بولا تھا نا میں نے تازی کو کیا اس نے اٹھایا ہی نہیں
نہیں میں نے تو کی اس سے بات پھر آپ کے فون پہ بھی کیا اچھا اچھا ٹھیک
ہ اور
اوہ آپ ہی ماسی سے میں تو بات ہوئی آپ ہی سے وہ بیزی ہوتی ہے نا وہ ان کو ہیں پتہ نہیں آج سے شاید تھے وہ اسی کے ساتھ بزی ہوں گے کچھ
جس کے علاف کیسے اچھا میٹر اسی کو لگانا تھا میٹر ہاں بول رہی تھے ہم نے میٹر لگا ہم نے کپڑے دھوئے وہ
یہ وہم ہے یہ ہمیں بھی مین دو دو مہینے دو تین مہینے لیکن مجھے لگتا ہے ویسے ہی اچھا ہے
اور کیا
ٹھیک آتی ہے ویسے زیادہ بل آتی ہے آپ ہاں نہیں نہیں ابھی
اور بھی ہے وہ آپ کیا بولوں میرے
اور سنا ئیے کچھ آج صبح تو ٹھیک تھا لیکن اس ٹائم بہت گرمی ہے اور دھوپ بھی ویسے کہاں ہے کہ کل سے بارشیں ہیں سیلاب آنے کا خطرہ ہے انشاء اللہ رحم ہی کرے گا اللہ تعالی اب چھٹیاں بھی ہو گئی ہے ایک اسٹینڈ تو ہاں ہاں تین دن خالی اب یہ نہیں گرمیوں کی وجہ سے یہ رکھی ہے یہ چھٹیاں تاکہ یہ بارش کہتے ہیں بہت تیز ہوں گی اسی وجہ سے پریکاشن احتیاط کے طور پر پہ کہا ہے کہ آپ باندھے رکھیں گے ان دو تین دن سے ہاں وہ بھی ٹھیک پہلے ہوتی ہیں کچھ او پوچھوں گی میں تو اس کے ڈائلاگ تو کیا
ہوں ہوں اور
اور کیا سناو آپ کی ممی ٹھیک
ہاں ہو باہر نک نکلی شاید باہر باغ میں ادھر پتا نہیں اور سناؤ
بس بیٹھی ہوں تو گرمی بہت ہوکم میں نے کیا تھا ان کو فون تو لیکن انہوں نے اٹھایا ہی نہیں اب کروں گی بعد میں تھوڑی دیر بعد وہ کروں گی فون ان کو
اور سنا اس کا مت سنا کچھ وہ حسینا مامی کا کچھ بیٹے کا
نہیں پکا آپ سنا سکے شاید اس کو ڈسچارج کریں گے اب پتہ نہیں کیا ہے کہ نہیں
اچھا اور کیا
او کہاں جانا ہے آپ کو او کہاں جانا ہے
ادھر جانا تھا نا کیا کہتے اس کو میرے ہسبینڈ کا گھر ہے نا ادھر وہ اس کی چاچی اس کے پاس جانا تھا اور وہاں بھی ججی اور ججی کے پاس بھی جاہ ہاں ایسے ہی
اچھا اچھا ٹھیک
آ اور سناؤ
بس مجھے اب بڑی بہن کے یہاں جانا تھا ہاے اب مجھے آئیڈیا آیا مجھے میں آج گئی ہوتی وہاں یہ میں آتی پرسوں اں دیکھوں گی اگ ہوں اچھا آئیڈیا ہے اب مجھے آیا یہ ذہن میں صبح سے آیا کل آیا اگر میں جاؤں گی میں دیکھوں گی صاحب جی کیا کہے گا کل کیا ہے منڈے ٹیوز جو فریڈے آؤں گی واپس تو تھرزڈے سے اسکول جانا ہے میں دیکھوں گی میں
ہاں باہر ملے گی یہاں پہ یہ بس ملے گی وہ کام تھا چوک میں چھوڑے گی وہاں سے یہ چلتی ہے نا کیا بولتے سومو
ٹھیک ہے صبح سے آپ لوگون نے مجھے یہ ائیڈیا دیا ہوتا یہ بولتی کیا اپنے نہیں اب کہان اب وہ بات بھی ہے وہ بات ہے وہ بات بھی اگر مجھے بھی مجھے اب آیا آپ سے بات کرتے کرتے ذہن میں
اچھا چلو ٹھیک ہے آپ پہلے صاحب جی کو بتاؤ وہ کیا کہے گا تب پھر ٹھیک ہے اور سناو بس
صحیح کیا آپ کام کرتے آپ اس ٹائم کرو میرے ساتھ باتین سالن کیا پکایا آج ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک بس بیٹھی آ ہ
کا ہ اور سناؤ کچھ ارے کیا ہو گیا ہمیں دو تین سال چار پانچ سال ہو گئے اب کہیں نہیں جاتے جب سے ہم نے یہ مکان نئے بنائے ہیں نا تب سے ہم کہیں پکنک گئے ہی نہیں
چلو کوئی نہیں جاؤ گے انشاء اللہ اب اب موسم کچھ بارشیں و ارشیں رکیں گی تو اس کے بعد
انشاء اللہ کرے گا سب کچھ اللہ ٹھیک
انشاء اللہ انشاء اللہ بس بیٹھی ہوں کیا سناؤ مجھے گرمی اس ٹائم بہت زیادہ ہو رہی ہے
اچھا اور
اور سنائیے آپ کچھ آپ کے یہاں مت کسی کی شادی وادی ہے انشاء اللہ وہ تو پتہ ہی ہے انشاء اللہ جلدی ہو جائے گا کچھ
کسی کی نیں ہے
اچھا ٹھیک
کیا کرے گا الله میاں
انشاء اللہ اچھا ھیک ہے نہیں ہمیں ہے چاجی کے پھپیری بہن اور مامرے بھائی کی شادی ہے ہاں ہاں پانچ چھ سپٹمبر
کرو اینجوائے آپ
ہاں سپٹمبر ابھی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہے اور صاحب جی کا دوست ہے جہانگیر اس کے بھائی کی شادی تے وہاں پہ بھی ہوگا ہاں ہاں ہاں وہاں جانا ہوگا
چلو ٹھیک ہے اور
اور نہیں بس اور بولو کچھ اور کیا بولوں اب بولا بھی نی کچھ اور کیا آپنے بھی اب بنایا ہوگا نہ وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی میں مست ہے وں
اچھا اور
ہاں بس نہیں نہیں نہیں وہ ٹی وی میں مست ہیں شایان ان کے ساتھ ابھی کھیل رہا ہے کبھی لڑائی کر رہا ہے تو لیکن او آل چپ کھیلا ہی وہ ان کو سکھایا کوچ کوچنگ کر رہا تھا وہ ان کو فٹ بال کی وہ سکھا رہا اچھا اس ٹائم مجھے کوئی بلا رہے ہیں شاید اللہ حافظ